السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر شکر وہاں پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا
آپ نے وہاں سے کوئی ٹاسک کس کی میرے ساتھ کہ نہیں
کہاں کی خالی کال ایک ہی کی تھی نا اس کے بعد کہاں کیا پھر آپ کی کزن ہاں مجھے پتا ہے ہاں آپ کی کزن نے بولا مجھے وہ کر رہی تھی فون میں نے ہی کیا تھا بولا آپ میری کزن کے ساتھ بھی کمپلیٹ کرو میں نے بولا کوئی بات نہیں پھر اس نے بولا میں چار بجے فری ہو جاؤں گی پھر میں نے آپ کو کی تھی نا کال ہاں کوئی بات ایک منٹ جگہ چینج کرتی ہوں
ہوں
ہاں جی بولو
کیا ہاں مجھے سوئچ آف ہو گیا تھا پھر پھر میں کزن کے ساتھ گئی تھی نا اس کی اس کے بیےبی بیمار تھے دونوں تو پھر میں اس کو ڈاکٹر کو ساتھ گئی تھی ہاں اس کو پھر انجشن کروایا ڈیکسا اس اس کو الرجی ہو گئی تھی اس کو کھانسی اس نے کچھ گندا جوس پیا تھا اس وجہ جیسے اس کو الرجی ہو گئی تھی تو میں اس کو پھر ساتھ گئی تھی پھر میں وہاں سے آئی پھر میں نے آپ کو میسج کی پھر میں وہاں ائی میں نے کانا وانا کھایا اب میں آئی روم میں میں نے آپ کو میسج کی تھی کی ایسا آپ بھی کھانا کھا رہے تھے نا تو تبھی
ساڑھے نو ہوتا ہے نا ڈنر کا ٹائم اس کے بعد نماز ہوتی ہے اسی لیے میں نے آپ کو بولا ساڑھے دس بات کرتے ہیں
اس لیے میں بھی سوچھا ہمم بلیے
آپ مجھے بولیے آپ نے پہلے اس مطلب کیا ہے یا کسی کے ساتھ ایسا ٹاسک
میں نے کیے ہیں نا سکسٹین ٹاسکس ابھی تک میں نے کمپلیٹ کیے ہیں مطلب ٹوٹل تھرٹی میں سے سکس ہاں
تھرٹی میں سے سکسٹین
ہاں سکسٹین کیے میں نے لیکن مجھے ابھی بھی وہ یو پی آئی وہ نہیں دکھا رہا ہے پتا نہیں کیوں اس کو کیا پرابلم
نہیں مجھے مطلب ٹویل پے ہی دکھایا یو پی آئی اس نے
پتا نہیں اب آئمنندی بول رہی تھی آپ سارے پہلے کمپلیٹ کرو پھر پھر دیکھتے ہیں پھر مت آئے گا لیکن ہاں ہاں مینے کی مطلب میں نے ڈائریکٹ کال کی ان کو انہوں نے ہی کی مجھے میں نے ان کو بولا ایسے ایسے یے یو پی آئی نہیں دکھا رہا ہے مجھے کب سے بولا آپ کرو کمپلیٹ تو تبی دیکھ دکھائے گا یے میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اگر دکھایا تو دکھایا اگر نہیں دیک کھایا تو چوڑو
نہیں میرے ہو گئے پرینکا کے ساتھ ٹاسکس کمپلیٹ
آپ کو کتنے ٹاسکس ہو گئے کمپلیٹ
چل رہا ہے مطلب چے ٹوینٹی فور والا نہیں ٹوئٹی فائیو ٹئینٹی سکس چل رہا ہے میرا
اچھا ٹوینٹی سکس اب آپ کو چار ہی ہے وہ چار آپ
آپ ہی کے ساتھ ہے نا وہ چار وہ چار تو مجھے آپ ہی کے ساتھ ہے
ٹھیک ہے وہ آج ہم کمپلیٹ کر سکتے
انشاء اللہ انشاء اللہ ہاں میں آپ کا بھی کمپلیٹ کروں گی اپنا بھی آپ کے پانچ ہیں میرے چار ہے
ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں
کیونکہ فی الحال مطلب ایک ایک آپ کو کرنے میرے ساتھ پانچ ٹھیک کہ مجھے آپ کے ساتھ پانچ کرنے کے چار ہوں گے میرے پھر اس کے بعد آپ کسی اور قست کرو گے اور پانچ ہاں اس میں آپ ایک کام پل پرینکا ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے مجھے اس کے سے بات کر کے بہت اچھا لگا یہاں کی نہیں پنجاب کی ہے
مجھے ایک پنجاب کا نمبر دیا تھا کل اس نے آئمندی نے پتا نہیں اس کا کیا نام تھا پتہ نہیں اس نے کیا نام بتایا اپنا لیکن پریانکا نہیں بتایا
سمرن مت تھی
ہاں ہاں ہاں
وہی اس کی کزن ہے
اس کو لیکن بیچ میں ہی کٹ ہوئی نائن منٹس ہمارے ہوئے تھے نا اس کو پھر کال کٹ ہو گئی پتا نہیں کیوں آئی ڈونٹ نو بٹ اس کو ہو گئی کال کٹ نائن منٹس کے بعد ہی ہ پر میں نے سوچ ہاں پھر میں نے سوچا چھوڑو ہاں اس کے ساتھ جو میں نے بات کی وہ بھی اچھی تھی بٹ
ہ نہیں مجھے وہ مطلب جو مطلب پرینکا ہے نا مجھے اس کےب کہ بہت زیادہ اچھا لگا ایک تو وہ بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ مطلب بات کرنی کیا ہے پھر آگے کیا بولنا ہے ہاں وہ مل کنفیوز نہیں ہو رہی ہے پھر میں نے آپ کو کتنا ٹائم ہوا پلا ایک سال ہو گیا مجھے
ہاں اس نے بھی بولا تھا سمرن نے مجھے ایک سال ہو گیا وہ ایک سال سے کر رہے ہیں
کر رہے ت ملب مجے نہیں پتا میں نے بولا کوئی بات نہیں بولا اس میں اور بھی ٹاسک آتے ہیں ریٹرن میں یہ خالے بھی کال کا جو ہے پس میں ریٹرن میں آتا ہے وہ اس سے زیادہ ایزی بھی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے میں نے بولا ہاں تب تو میرے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ایسے فون کام کے ساتھ ہی رکھنا پت نہیں کس کی س بات اتنی باتیں کر رہی ہے
ہاں وہ بھی بات ہے
وہ مسئلہ آ نا
ہاں وہ بھی پھر بولیں گے بہت صرف فون پہ ہی ہو
وہی سارے اب اب کہاں دن دوورا پیٹ ہوں گی
ہوں ہوں ہوں صحیح بات ہے
پھر بولیں گے ہاں بو بھی کمانے لگی ہے
ہاں اس سے تو ہم اپنے خرچے کمپلیٹ کریں گے ہ کیا باقی کو دو دیں گے
ہممم میں نے مطلب پریہ کو بولا ابھی میں نے بولا کی اب چھٹیاں چل رہی ہے سمر وکیشنس کی تو بولا میں نے بولا اس کو آگے جا کے کیا کرنا ہے جب سمر ویکیشن ختم ہوں گی بولا میرا آف ایک بجے ہوتا ہے
ہمم ہمم
تو ایک بجے کے بعد میں نے بولا چلو ٹھیک ہے لیکن وہ مطلب ما میں اس مطلب اس سے میں اس سے نا بہت زیادہ امپرس ہو گئی
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں میں اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی اور مطلب ا وہ مط وہ وہاں کی کشمیر کی ہے
نہیں
لیکن مب مجھے لگا ہی نہیں ہے مطلب باہر
اچھا جی
ہاں
اس کو اب پریکٹس بھی ہوگی نا کیا بولنا ہے کیا نہیں
اس کو اتنی اچھی پریکٹس ہے مطلب علم وہ مطلب مجھے بھی سمجھا رہی ہے اس کو ایسے کرنا ہے پھر ایسے اہہ میں نا کو کل بولا نا کال خود کٹ ہو جائے گا
ھمممم
پھر شاید کل خود ہی کٹ ہو گیا تھا ہاں اس کو میں نے بولا میں نے اس کو بولا آپ نے کال کٹ کرنی خود نہیں نہیں نہیں کال ٹین بج مطلب ٹین ٹو فائیو منٹس ہو جائیں گے نا آپ کال خود کٹ کرنا مینے بولا نچے تو ہاں میں نے اس کو بولی یہ تو خود کاٹ ہوتا ہے تو بولی نہیں وہ ہوگا اور ٹائم جب اور ٹائم انگ دیتا ہے اس میں خود کٹ ہو ہوتا ہے لیکن آپ کو کاٹنا پڑتا ہے اگر مطلب سپوز میں نے کیا نا آپ کو کال یہاں سے کاٹنا مجھے بھی ہے آپ نے کیا نا کاٹنا آپ کو ہے کال ٹھیک یک مجھے نہیں کاٹنی ہاں آپ کو پتا ہے جب مطلب ٹائم ہونے والا ہوتا تھا نا کمپلیٹ وہ مجھے بول رہی تھی کٹو کٹو کٹو کٹو ہو گیا ہو گیا ہو گیا کمپلیٹ کاٹو اتنی اچھی لڑکی ہے اللہ کی
بولا نا بولا ٹین فائیو پہ آپ کو کٹ کرنی ہے کال آپ کو زیادہ باتیں اس کے بات بھی نہیں کرنی ہے آپ مت کرو آپ ٹین فائیو پہ ہی کال کٹ کرو میں نے سوچا پھر مت آپ کو ہی ہوگا پتا تو اسی لیے مجھے نہیں پتا
مجھے مجھے بھی کہاں پتا مجھے ایکچولی کزن نے بولا تھا کال نہیں کاٹ کرنے خود ہو جاتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہے پھر
اچھا چھی ہاں اس کو بھی نہیں پتا ہوگی پھر کیونکہ مجھے آئیمن دی نے بولا تھا ایسے ایسے کرنا جتنا مجھے پتا تھا اتنا میں نے آپ کو کو بولا کیا ایسے ایسے کرنا ہے لیکن آپ نے بولا اوپر سے میں نے ابھی ایک کے ساتھ کی نا بات وہ اس کو نئی آئی ڈی دی ہے آئیمن دی نے اس نے بولا اس کے ساتھ بھی ایک ٹاسک کرو ایک دو ٹاسک کرو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو میں نے بولا نہیں نہیں مجھے نہیں شادی نے بولا مجھے اش ٹاسک کمپلیٹ نہیں نہیں مجھے نشہ دی نے بولا کال کٹ نہیں کرنی ہے اس تو بولا اچھا ٹھیک ہے سر مت لیکن آئیمن دی نے تو بوولو ٹین فائیو پے کرنی میں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں کر نہیں ہمیں ہم غلط کرتے ہیں
نہیں کال کٹ کرنی اگر آپ کرو گے نا تو آپ ہی کر کہ میں
ہاں ہاں وہ مجھے پتا ہے وہ میں ہی کرتا ہاں وہ میں کرتی تھی نا ویسے ہی لیکن آپ نے بولا نا ویسے مجھے پھر مس کنسپشن ہو گیا
میں نے ایمن نے بولا پیمنٹ آیا مطلب ابھی نہیں ب مطب پروسیڈ ہو رہا ہے پ سیون ٹ فین ڈز میں خ ای ایٹ بولا نہیں ایک ہفتے میں آ جائے گا اس کے بعد آپ یہ کمپلیٹ کرو م مدیا کے ساتھ اس کے بعد آپ مطلب دوسرے ٹاسکس میںلیں گے وہ ریٹرن میں ہوں گی میں نے بولا وہی تو بہتر ہے اس کال
ہاں ہاں ہاں سر کہ وہ مجھے بھی بول رہی تھی جلد جلد کمپلیٹ کرو پھر ہم مجھے لگتا ہے کل تک ہی کمپلیٹ
کمپلیٹ ہم دیکھو آج آپ اپنے پانچ آپ کو آپ کو پانچ ہے میرے ساتھ مجھے ہے آپ کے ساتھ ہم آج ہی کمپلیٹ کریں گے پھر پھر مجھے کل آپ کے ساتھ کوئی ٹسک نہیں ہوگا نہ آپ کو میرے ساتھ ہوگا جب تک پھر وہاں سے کوئی ن ٹسکس نہیں آئے
ہوں صحیح بات ہے ٹھیک ہے پھر وہی کرتے ہیں
لیٹ ہو جائیں گے تھرٹی ٹسک ہوتے ہیں نا اس میں
ہوں ہوں ہوں
ہاں میری کمپلیٹ ہو جائیں گے تھرٹی
پھر آپ کل سے ریٹرن کرنا ہے نا وہ آپ کو ریٹرن وا گئی
ہاں اب دیکھیں گے نا کہ ان کو میں نے بولا مطلب آن لائن کوئی بھی ورک ہوگا آپ مجھے ایڈ کر لینا بولا کوئی بات نہیں بٹ ابھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا ہے بٹ آئے گا پ نہیں ٹرانزشن بوول کہ ٹرانزشن پتا نہیں یہ اچھی س کنسپٹ ہے دماغ ان نے کیا بولا پانچ سو واگ آائے گا کاٹو کٹو فونٹ
اچھا ٹھیک ہووں گییا ٹائم کٹ کٹ
ہاں